ہلو وعلیکم السلام
ہوں
ارے پاپا جی نہیں ہے تمہارے ابھی تک
آگ نہیں ان کا فون بھائی کے پاس ہے بولو
اچھا یہ فون تمہارے پاس ہے اس فون سے وہ ورک کر رہا ہے کیا
کیا پتا اس کے پاس ہم دیکھی نہیں کیا خ جائے
اچھا تمہارے پاس نہیں ہے بھائی ابھی بات کرنے کا من کر رہا ہے نا کر رہا یا نہیں ہمیسا کرتے نہیں دیکھو کام کام کرنا الگ ہوتا ایک کسی آدمی سے اٹریکشن ہوتا ہے ن اس سے بات
ہاں ہاں ٹھیک ہے بولو کتا
کیا کیا
ہیلو تریے چرسی پ کس کا سنگ ہے
پتا نہیں ہم یہ سب س نہیں سوتے ہیں
ہوں کوئی گانا گا یاد ہے
ہم کو
ہاں
پورا مڑا
ہاں
پرانے زمانے کا گانا یاد ہے ابھی کے گانا ہم کو یادیں نہیں ہے
ہاں اب یہ گانا مجھے پورا یاد ہے
کیا یاد ہے
یاد اب تو گئی
کیا
ابھی تو گانا گائی ہوں نا
ہم کو پرانے زمانے کا گانا یاد ہے ابھی کا گانا یاد نہیں ہے اس جنریشن کا گانا یاد نہیں ہے
ہ اچھا
تو پیار ہے کسی اور کا تجھے چاہتا
ہاں یہ بھی تھا پہلے ہاں
پہلے ابھی نہیں
جی ہوں
کھانا کھا لی کھانا پینا ہو گیا توکب
بعد میں
پتا ہم اسی ٹائم سے ویٹ کر رہے اب گھر پہ بھی نہیں گئے کھانا کھانے
اچھا جی
تم کو بولے تو پاپا جی والا فون میں لوگن کر لینا چاہیے تو بھائی کو دے د ہو پہلے ہی
ہوں
بند کر آپ س د گاڑی پ چا گڑ کڑ چ ہم گوم ہم کسناوا گھومتے ہم گوم بولو نا سن رہے ہیں ج کن گاؤلی کیا کچھ نہیں کہاں ل ٹ بنو ل بتا گ آ جیا م س آواز ہے آ رہا ہے ہم نے نانو لے لے ا سب سرکاری دون ہم نے نانو کھائی لے ارے ایک دو بندہ ہےی سے بات کر رہے ہیں
تو ابھی پتاہ ہے ابھی کام چل رہا ہے تو
سوری سوری سوری سوری ہاں فوکس ہے پورا فوکس تم پہ
نہیں مجھ سے نہیں کام پہ کرنا ہے
تو کام تو تمیں سے تمیں سے نہا فوکس کریں گے تب نہ کام ہوگا
ہوں بولو
کیا بولے صرف بولو بولو بولو
بتایا تو جو بھی سنو سنو پور جب سے جنم لیا نا تب سے لے کر ابھی تک کیا بات بتا دو
ارے تم بتا دو میرے بارے میں جان کےسے بھی کیا کروںی تمہارے بارے میں جانیں گے تو اچھا رہے گا نا میرے لیے
تمہار لیے کیا اچھا رہے گا
تا
ہوں ٹھیک ہے اس میں بات کرنا کہ یار نہیں کرنا ہے
اچھا کوئی ہے کیا آج ویسے بول رہی ہو
یہاں پہ کوئی نہیں ہے
اچھا ہم فرینڈ ہے تو ہم کیئر نہیں کریں گے تو کون کرے گا
ہ میرے پاس ہے میرا کیئر کرنے کے لیے ہاں
بہت زیادہ کیئر کرتا ہے تمہارا
ہاں
۔ وسے اچھا بات ہے کیئر کرنا بھی چاہیے کوئی آدمی دل سے کیئر کرتا ہے تو اس کا دا بہت لگتا ہے نا کو آدمی دل سے کرتا ہے نا کوئی چیز تو بہت جلدی لگ جاتا ہے ہو بہت زیادہ کررتا ہو ہے نا اسی لیے ہاں بہت زیادہ وہ ہم سمجھ رہے ہیں کتنا کرتے تر
ہاں
ایک بات بولے برا نہیں لگانا صحیح ہے اگر وہ جو اتنا کئر کرتا نا تو تمہارا من بھی نہیں کرتا کسی سے بات کرنے کا ٹھیک ہے
سنا پلا
ن سن رہ ہیں
ہاں کیا کرج
کر کچھ نہیں رہے ہم بیٹھے ہیں
ہاں تو میں ہ تو میں یہ بول رہی تھی کچھ زیادہ نہیں بولنے لگے
دیکھو پہلے بولے تو برا نہیں لگنا چاہیے با برا نہیں لگنا چاہیے برا نہیں لگنا چاہیے تم کوا بول دینا چاہیے کہ نہیں بولو با لگ
ہم دونوں فرینڈ بن کے بات ک اس لیے میں اپنے بی اب سے پوچھ کے بات کر انہوں نے منع کیا کیا میں پھر بھی تم مطلب تم سے بات کر رہی ہوں
تو کام کا بات کر رہی نا اننٹ کا بات تھوڑی ہو رہا ہے ابھی تو کام کا بات ہو رہا ہے کہ نہیں یہ سب
ہاں تو پی اس کے بارے میں نا کچھ مت بولنا ٹھیک ہے
ٹھیک ہے وہ لیجنٹ آدمی ہے ان کے ہاں ہاں وہ بہت اچھے آدمی کے بارے میں کیسے بول سکتے ہیں کچھ بھی
ہوں ستا میں
ہ باق نہیں بول رہے ہیں تم بھی بولو بگوان کتنا بولے
ہوں بولو نہیں کر ارے تو بولو
ایسے چلانا نہیں چاہیے
مری مرضی میرا میںم میں چلاؤ کچھ بھی کروں
ہاں صحیح بات ہے کچھ بھی کرو ہم کیوں روکیں گے دس پندرہ آدمی کو جنا دو نا چلا کر جنا دینا چاہیے تم کو
ہاں من کرے گا تو میں جنا بھی سکتی ہوں ا ج ہ
چلید
آ
پتا ہے تم کو بھی پتا پتا ہے تم کو بھی بہت زیادہ غصہ کرنے لگتی ہو
کوئی بولتا ہے ن مجھے ایسے نہیں ہوتا ہے کتق اچ چالک جا کا وہ کاا
چتا
اتنا مانتے تو کسی سے بات کرنے کا من نہیں کرتا سوچنے سے مطلب بولنے سے پہلے کچھ سوچتے نہیں ہو نا
نہیں ہم سوچ کے بولتے کوئی بھی جب آپ برا لگ جاتا ہے تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں
ہاں
جو بھی ہونا چاہیے سچ بول دین چاہیے جھو نہیں بولنا چاہیے ہم جھوٹ اا تعریف نہیں کرتے ہیں پہلی بات
ہ غلطی میری تھی نا جو تم سے بات کی لیکن اب نہیں کر مجے بولو
ٹھیک ہے یہ کال کمپلیٹ ہو جائے گا تو مت کرنا ٹھیک ہے ابھی بھی کاٹ سکتی ہو کاٹ دو
تین ہزان دو کر دوں گے
نہیں نہیں کاٹ تو جب بات نہیں کرنا ہے تو بول دینا ڈائریکٹ بات دینا ہم ہی بول لیں گے نہیں بات کرنا ہے کوئی بات نہیں چ یہ دکھا رہی ہو ایسے لگ رہا ہے یہ وہ ساریی ہوئیتے
ہوں اگر تمیں لگ رہا ہے تو صحی لگ رہا ہے
ہاں تو بھائی کسی کا بھی سیلف رسپیکٹ ہوتا ہے ایک حد کے بعد ایک حد کے بعد ایک حھ کے بعد ہر کسی کا آواز نہیں سننا چاہیے بار بار زبردستی پڑے کریں گے بات کرو بات کرو ہمارے پاس آلریڈی بی ایف ہے ت ٹرائی کیوں کریں بی ف ل کام ہم کیوں کریں گے
ہوں چلو لیٹ سدی میں آ اھلا
ہاں
ہ
کتنا ہواں ج آٹ منٹ ہاں دو منٹ بات کر لو جیسے کرنا ہے من نہیں تو من ہے تبھی کاٹ سکتی ہو
او ہیلو ابھی فائیو تھری کال باقی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سے میرا کال تمہارے پاس نہیں جائے گا
کیوں یہ بات نہیں کرنا ہے تو ابھی سے نہیں کرو کسی وور سے کمپلیٹ کر لینا ٹھیک ہے
تم کمپلیٹ نہیں کروانا ہے
ار بھائی ہم کام والولے نہیں کروا تمہارا بات سن رہے ہیں تم کو بہت برا لگ گیاا ہے برا لگ گیاا ہے
دیکھو میرے بارے میں بولتی نا تو میں تمہیں کچھ نہیں بولتی اچھا ٹھیک ہے ہم ڈ سوری بولو بٹغطی تمہاری تھی تمہارے بولنے کا ڈھنگ بالکل صحیح نہیں تھا
ہم کیا بولے ہیں بس یہی بولیں اگر ایسا کرتا تو اشا نہیں رہتا ایسے بولے ہیں ٹھیک ہے ہم غلط نہیں تم کو اگر لگ رہا ہے غلط بولے ہیں
دیکھو تم نے کیا بولا تھاپ فرینڈ بن کے بات کر تو پھر بولی کیا کہ ہاں میں ان سے پوچھوں گی تو آ کیا ب مت پوچھناور منع کر دیں گے ٹھیک ہے تو ت تم یہی سوچ رہ ہو کہ ہاں میرے پاس پ اور
میرے سےات کی میرے سے بات کی میں فرینڈ ہوں میں کر سکتا ہوں ریتو رتو سے کہ اس لیے ہم تم کو بول رہ ہیں بس اور کچھ نہیں
تو ایک منٹ جی ت سے تو میں کام کا بات کی نا اور میرے بھائی بولا تھا کرنے کے لے
اس کے لیے بیت نہیں بولتا کہ کام کا بات ہے تو لڑکے سے کی لڑکی سے کر لو ای نہیں بولے گا تمہارا بھی جب تمی بات تو ہم بھی تم کو سمھا رہے کہ اس کو برا لگے گا تم الٹا ساماج رہ ہی
دیتا نا
سب اس کہیں سے سن جاتا ہے
اچھا سوری
کھانا میں نہیں کائے کوبھی
کیوں
دیک لو اب کھانا نہیں پوچھ سکتے ہیں
ہاں نہیں مطلب نہیں کھائ گی
ایے ٹین منٹ ہو چکا ہے
بہت جلدی ہے کال کرنے کر ن ٹھیک ہے
کو جلدی نہیں ہے مطلب ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے ہشہ غلط سمجھ لیتی وہ
ہاں ہاں ٹھیک ہے میں تمہ میں سب جانتی ہوں کیس رکھتی ہوں لاسٹ لاسٹ میں کیا بولتے ہیں ہاں اللہ کیا ہم مسلم سب بات رہ
تو اردو اردو میں بات ہو رہا ہے تو ا با شبد یوز کرنا پڑے گا نا
ہاں رائٹ اوکے بائے آئی مین اللہ حافظ